ایکیک
وعلیکم السلام ورحمۃہ اللہ
لو
ہلو السلام علیکم
بھائی آپ کی آواز تھوڑی دھیمی آ رہی ہے
ہاں جی آئے رہی آب
جی جی الحمد للہ آپ ٹھیک ہے سھر پ سب ٹھیک ہے
جی الحمد للہ میرے گھر میں بھی سبھی ٹھیک آپ ٹھیک ہے آپ کے گھر میں والدین آپ کے بائی مینس بھیچ
جی الحمد للہ سبھی ٹھیک ہے اور
تو کیا کر رہے ہیں آپ
بس بیٹھا ہی تھا
اچھا ٹھیک اچھی بات ہے اور گرمیاں کیسی چل رہی ہیں
گرمیاں بھیھی ٹھیک ہی چل رہی ہے ابھی فی الحال کشمیر میں موسم تو ٹھیک ہی ہے زیادہ گرمی بھی نہیں ہے
اچھا ٹھیک اچھی بات ہے پھر گرمی تو ہوگی باقیوں شہروں کے حساب سے تو کشمیر میں کم ہی گرمی ہوتی ہے
جی جی وہی ہے
ہاں تو اور بتائیے کس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہیں گے
میں سوچ رہا تھا کہ ٹی وی جو ہے ہمارے ہر گھر میں آج کل ٹی وی موزووں ہے تو سب لوگ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں تو میں یہی سوچ رہا تھا ج تک کہ ہمارے ہم لوگ دن بھر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اس کی کوئی فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں
جی بالکل
جیسے کہ دیکھا جائے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھر میں وہ اسکولوں سے آ کے زیادہ تر ٹی وی ہی دیکھتے ہیں نہ کہ باہر کے کھیل پسند کریں گے وہ ٹی وی زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں
جی بالکل
آپ کے حساب سے جو ٹی وی ہے ٹیلی ویژن وہ کیا ہے اس کا کیا فائدہ رہنا چاہیے ہماری زندگی میں
جی اگر میں بات کروں پہلیے جو ٹیلی ویژن ہے ایک جو ہے کہ بجلی پہ چلنے والا ایک سامان ہے چیز ہے ایک بجلی پہ چلتا ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے کہ کافی فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھے دنیا بھر کی خبریں جو ہے اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کس شہر میں کس علاقے میں کس دنیا کے کسی بھی کونے کی خبر جو ہے وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں اگر یا یا تو اگر ہم بیٹھے ہیں کبھی کبھار فیملی میں سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو منورنجن بھی ہو جاتا ہے اس چیز چیزیں لیکن اگر ہم دیکھیے کافی جو ہے کہ فائدے ہیں اس کے بہت سارے جیسے کہ ٹیلی ویژن سے ہم ہمیں کافی معلومات ملتی ہے تعلیم کے ریگارڈنگ ہمیں جو ہیں کہ ہ فائدے مل جاتے ہیں اس سے ہم اگر دیکھیں ٹی وی پہ ہم آن کر سکتے ہیں کافی جو اس کے جو چینلز ہوتے ہیں اس پہ کافی زیادہ جو ہے پڑھائی کے ریلیٹڈ بھی چینلیں ہوتی ہیں جس کے وجہ سے ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور خبریں بھی ہمیں کافی زیادہ حاصل ہوتی ہے اور اس کے باوجود جو ہیں کہ منورنجن کا بھی کافی زیادہ استعمال اس میں ہو جاتا ہے اگر ہم دیکھیں ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گھر میں بچے ہوتے ہیں جو بچوں کی چنلیں ہیں جیسے اگر ہم دیکھیں کارٹون وغیرہ اس پہ چلتا رہتا تو تو کافی زیادہ بچے اس سے خوش بھی ہو جاتے ہیں متاأثر ہیں اس چیز کے ساتھ لیکن اگر ہم دیکھیں اس وجہ سے کافی زیادہ نقصانات بھی ہمیں جو ہیں کہ جیلنے پڑ رہے ہیں دن بہ دن پہلیے جو ہیں کہ آج کل جو جو یہ ٹیلی ویژن ہے یہ چلتا تو بجلی کی وجہ سے ہے اور آج بجلی کافی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے اسمارٹ میٹر جو لگے ہیں اس سے کافی زیادہ پیسہ بھی بھرنا پڑتا ہے خرچے بھی ہو جاتے ہیں اس کے کافی زیادہ نقصانات بھی ہے ٹی وی کا زیادہ استعمال کرنے سے وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے اگر ہم دیکھیں
جی جی
بچے وہاں سے آ جاتے ہیں اور ٹی وی دیکھنے لگ جاتے ہیں
جی
اس اس برعکس اگر وہ پڑھائی پہ دھیان دے تو وہ کافی زیادہ اچھا رہتا ہے تا ان کے لیے لیکن وہ آتے ہی ٹی وی پہ لگ جاتے ہیں اور جو ہے کہ ان کا وقت وقت جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو ہمارا وقت ہے وہ کہاں سے ضائع ہو گیا پھر اگر ہم دیکھے پڑھائی کا م متاثر ہو جاتے ہیں ان آنکھوں پہ آنکھوں پر بھی برا اثر پڑ جاتا ہے اور جسمانی جو ہے کہ کمزوری آ جاتی ہے اس وجہ سے بیٹھنے کی وجہ سے اور اسی اس کی وجہ سے ہمیں مجھے لگتا ہے کہ بچے بھی کافی جو ہے کہ گھر سے باہر ہے نہیں نکلتے گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں ٹی وی کے سامنے اور کافی چیزوں کا استعمال نہیں کر پاتے جو کہ باہر سے کھیلنے کودنے کی کی جو عمر ہوتی ہے ان کی اسے جو دوری بنا کے رکھتے ہیں کیا آپ کو ٹی وی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹی وی کا استعمال ہمیں کیسے کرنا چاہیے کہ کن کن چیزوں کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹی وی کا استعمال ہمیں اس طریقے سے کر کرنا چاہیے جیسے کہ والدین لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے پروگرام ٹی وی پہ رکھے جو پڑھائی کے متعلق ہو جو جس سے ہمیں ہماری نالج میں اضافہ ہو بچوں کو ایسے ایسی چنلیں دکھائے ایسے پروگرام دکھائے جس سے وہ کچھ سیکھے نہ کہ خالی وہ کارٹون دیکھتے رہے ہیں یا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مٹھے کارٹون دیکھ رہے ہیں کرکٹ دیکھ رہے ہیں اس کے بجائے ان کو چاہیے کہ ایسے پروگرام لگائے جس سے ان کو تعلیم میں اضافہ ہو بہت ساری چنلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جیسے لیینی چنلیں بہت ہے وہ بچوں کو وہ دینی جللیں دکھا سکتے ہیں جس کو جس سے انہیں دین میں بھی اضافہ ہو اور اور والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ٹی وی بھی دیکھنے دے یہ ضروری نہیں کہ ٹی وی نہ ہی دیکھے ایسا نہیں کہ بچے ٹی وی نہ دیکھے لیکن ایسی چینلیں دیکھیں جس سے ان کو پڑھائی میں اضافہ ہو اور بھی کئی چینلیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ان کو جیسے نیوز ہو گئی نیوز دیکھے بچے زیادہ تر تو نیوز بچے دیکھتے نہیں ہی بڑے ہی لوگ دیکھتے ہیں لیکن اگر چاہیے بچوں کو بھی نیوز دیکھنی چاہیے جس سے ان کو معلوم چلے کہ ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے فلانی جگہ کیا ہو رہا ہے گورنمنٹ نے کون سے ایسی چیزیں مبتلا چیزوں میں مبتلا ہوئی ہے جس سے ہمارے آنے والے ٹائم میں فائدہ ہو تو پیرنٹس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو ٹی وی دیکھنے دے لیکن کچھ ماس ٹائم تک دیکھنے د تاکہ بچوں پہ اس کا زیادہ برا اثر نہ پڑے ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ب بچوں کو زیادہ سے زیادہ باہری کھیلوں میں مبتلا ہونے کی صلاح دے جس سے وہ جیسے کرکٹ ہو گیا فٹ بال ہو گیا وہ وہ سب چیزیں کھیل سکتے ہیں جس سے ان کا جسم بھی تندرست رہے گا دماغی توازع بھی صحیح رہتا ہے یہ سب چیزیں چاہیے کہ جو والدین کو دھیان میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے کہیں کچھ غلط چیز تو نہیں دیکھ رہا ٹی وی پہ بہت س
بالکل آپ نے یہ صحیح بات کی ٹی وی جو ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی غلط چیز متے مجھے لگتا ہے کہ جب بچہ جو ٹی وی دیکھ رہا ہے اس کو اپنے والدین کے سامنے ہی والدین کو جو ہے بچے کے ساتھ ہی بیٹھے کرنا چاہیے تاکہ وہ جو ہیں والدین وہ دیکھے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کن چیزوں کن چیزوں کی طرف جو ہے کہ وہ مائل ہو رہے ہیں اور اکثر اگر ہم دیکھیھے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے خالی کاغذ کے جیسے گورے کاغذ کے جیسا ہوتا ہے جیسا اس پہ لکھے ویسا ہی رنگ لےج پ لے لیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے والدین کو بھی ان پہ کافی زیادہ نظر رکھنی چاہیے تاکہ وہ غلط سنگت میں نہ پڑے اور غلط چیزیں نہ دیکھیں وہی وہ جو ہیں کہ پڑے ہو کر وہی ہر پدے کرنے لگ جاتا ہے
اور اگر ہم دیکھیں کہیں نہ کہیں اس سے کافی زیادہ خرچے بھی بڑھ چکے ہیں
جی جی
جو ٹی وی کا جوا پاور ہے آج کل جو ہے کہ جو بل ڈالنی پڑتی ہے ٹی وی کو دیکھنے کے لیے وہ بھی کافی کافی زیادہ مہنگی ہو چکی ہے اس وجہ سے اگر ہم دیکھیں کافی زیادہ جو اننیسیسری جو کہ غیر ضروری تے ہیں وہ ہو جاتے ہیں اس چیز کے تو بچے بھی کافی زیادہ جو ہیں کہ پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں
کیا آپ کو لگتا ہے اس بارے میں
جی جی بالکل صحیح آپ کی بات بھی صحیح ہے اور جو بجلی کا خرچہ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے اس سے بچوں لیکن اب والدین کو چاہیے کہ وہ ٹی وی اس طریقے سے استعمال کرے جس سے کہ بجلی پہ بھی زیادہ ت دباؤ نہئے کیونکہ یہ تو ایک غیر ضروری خرچہ بن جاتا ہے ہماری زندگی میں بچے دن د دن بھر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اسکول سے آئیں گے شام تک ٹی وی دیکھتے رہیں گے وہی چار پانچ گھنٹے ہو جاتے ہیں تو تو ان میں بجلی کام بڑھ جاتا ہے اس چیز سے تو ہم کو چاہیے کہ ہم ٹی وی بھی دیکھیں یہ نہیں کہ نہ ہم ٹی وی دیکھے نہا لیکن تاکہ ہمارے ذہنی دویں ہماری آنکھوں پہ کوئی غلط اثر ہم درست رہے زیادہ تر ڈری سے ایک جگہ بیٹھنے کے دقتیں آ جاتی ہے تو ہم کو چاہیے
جی بالکل چلو اس بارے میں مجھے آپ کے ساتھ جو ہے کہ بات کر کے اچھا لگا آپ اپنا خیال رکھ اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھے
جی جی اللہ حافظ